وژن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ تو وہ
پوٹیشیم یار پوٹیشیم کیا کرنا پڑتا ہے ایک ایک کال کرنے کے لئے
مجھے لگتا ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے
کیا ہوتا ہے
ان کو بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہم کال کر رہے ہیں
کیوں
ان کو ہمارا پیسہ کمانا برداشت ہوتا ہے ان کو لگتا ہے یہ کل کو کوئی مہنگی گاڑی نہ خرید لے
بالکل بالکل سچ بات یہی ہے یار ہم غریبوں کا ہوتا ہی کون ہے اس کے بغیر
مجھے پتہ ہے تجھے پتہ ہے
ہوں
ہمیں ایک گاڑی ضروری چاہیے تجھے یا مجھے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو تو گاڑی ضروری ہونی چاہیے
ہوں کیوں
کیونکہ ہم مطلب ہمیں پتاہ کیا ہو رہا ہے مسئلہ ابھی
ہوں
جو ہمارا مطلب یہ جو ٹرانسپورٹ ہے نا بائک
ہاں ہاں
یا تمہاری اسکوٹی
ہاں
یہ دونوں اتنے مطلب پہنچ نہیں پاتے ان جگہوں پہ
ہاں ہاں بلکل کو میں لاتا گاڑی لیکن پت ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فی الحال اس وقت سچویشن میں
مسئلہ یہی ہے یہ ہمیں فون نہیں کرنے دیتا ورنہ ہم نے گاڑی لائی ہوتی
بالکل بالکل بالکل یہ ہمیں فون ہی نہیں کرنے دیتے کتنی پریشانی اٹھاتے ہیں ایک فون کرنے کے لیے کتنے بگس ہے مجھے لگتا ہے جتنا جتنا اپڈیٹ یہ کرتے ہیں نا یہ اپلیکیشن اتنے بگس ارہے ہہے تجھے دیکھ دکھا رہا ہے کہ سرور پرابلم ہے مجھے دکھا رہا ہے بزی بزی پاگل ہو کر رہ گیا میں
پتہ ہے مجھے دوسرا مسئلہ کیا ہے فون کو
ہوں
مجھے پتاہ ہے وہ جو ہوتا ہے نا وہ سینسر جو نا مطلب کیا بولتا ہے جب فون کان کے پاس لیتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے فون
بلکل بلکل ہاں
مجھے وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے اب میں فون جب میں فون کان کے پاس لیتا ہوں جب میں جب پھر اچانک نظر ڈالتا ہوں فون توہ وہ پتاہ نہیں کدھر پہنچ گیا ہوتا ہے
ب بالکل بالکل یہ پرابلم ہوتی ہے ان شومی فونوں کو اب ان فونوں کو بھی یار اوپ فون اوپو کو بھی ہوتا ہے
او مجھے لگتا ہے پتہ ہے کون میں نے مطلب ایک بار مجھے چاچوں کو وہ فون ہے کی پیڈ دار فون ہے مگر اچھا کی پیڈ دار فون وہ فولڈیبل کی پیڈ دار فون ہے اس کو
ہوں
جب میں نے اس کے فون سے بات کی نا وہ جب میں نے کان کے پاس رکھا اور بات کی ایک تو آواز بہت صاف آ رہی تھی
ہاں ہاں
اور آواز بہت اونچے آ رہی تھی
بالکل بالکل
مطلب انسان صاف صاف سن پا رہا تھا وہ سامنے والا کیا بول رہا تھا ایون ایون کہ جو میرے باغل میں بیٹھے تھے نا ان تک آواز پہنچ رہی تھی میں پھر ڈھونڈ رہا تھا آواز مطلب نا وہ آہستہ کیسے
ہمم بالکل بالکل بالکل پرانے فونز کی تو یہی پہچان ہے اور وہ کی پیڈ فون ان کے کیا کہنے ہی وہ تو بہت خوبصورت فون تھے یار
یہ جب چہرے کے ساتھ ابھی پانچ منٹ نہیں ہوگئے ہوتے ہیں لگائے ہوئے ان کا تاپمان پہنچ چکا ہوتا ہے ان پہ دودھ ابلتا
بالکل بالکل
وہ ہوتا ہے بچارے ٹھنڈے فون کتنا بھی چلاؤ اور اگر کسی کسی مطلب ٹریکنگ ویکنگ پر بھی جائیں گے ہفتے تک تو ان کا چارج چل جاتا ہے
ارے بالکل سر بالکل زیادہ وہ نوکیا نوکیا بہت اچھا فون ہے یار نوکیا فون بہت اچھا فون تھا
اب کیا ہی کرے اب آتے جتنی جتنی زیادہ ہم ایڈوانس ایڈوانس ٹکنالوجی آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہے بظاہر تو دکھ رہا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں
مگر ہم دن بہ دن اپنی بربادی کی طرف جا رہے ہیں
بالکل بالکل پیچھے ہی جا رہے ہیں
اور دوسرا مسئلہ ہو گیا یہ اے ائی
بالکل
ابھی کچھ مطلب انسان مت کسی نوکری وکری کو لگتا کچھ پیسے مت کماتا
بالکل اب اے ائی نے کیا اے ائی پہ تو ہماری مگر چھوڑو یار میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آخر کار کرنا کیا ہے ان کو کیونکہ یہ اے آئی بھی تو انسان ہی کنٹرول کر رہا ہے چلایا انہوں نے ہی
اور مجھے مجھے لگتا ہے پتہ ہے کیا
ہمم
دیکھ تجھے پتہ ہے ابھی کیا جنگ چل رہی ہے
ہمم
پر اب دیکھو پہلے پتا ہے کیا ہوا تھا پہلے ایک بار ہوا تھا ایک جب نیا نیا اسٹیل نکلا تھا نا اسٹیل
ہمم
کیا اس وقت اسٹیل کا بہت زیادہ ڈیمانڈ تھا کیا تھا
ہمم
بہت زیادہ ڈیمانڈ جس ملک کے پاس جتنا زیادہ اسٹیل ہوتا نا اس وقت وہ اتنا زیادہ مطلب تمیں سمجھ آ رہا ہے وہ جنگی مطلب وہ یہ بنا سکتا تھا کیا اس وقت امریکہ بیچ رہا تھا اسٹیل کیا بیچ رہا تھا
ہوں ہاں
وہ پوری دنیا کو بیچ رہا تھا مگر مہنگے دام میں کیونکہ اس کیونکہ ان کو تو پتہ ہے ان کو ان کا ایک ہی غرض ہوتا ہے وہ کہاں سے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں گے
اس سمے چائنا نے کیا کیا تھا
چائنا نے اس سمے اسٹیل بھیجا تھا پورے دنیا کو بہت ہی کم دام میں مطلب وہ لگ رہا تھا وہ مفت میں بھی دے رہے لوگ کو سٹیل کیا ان کو خود کو تو نقصان ہو رہا تھا مگر پتہ ہے وہ کیا مطلب وہ ایک حساب سے آپ بول سکتے ہو ان کو کیا ذہن میں چل رہا تھا ہاں وہ بول رہے تھے ہمیں تو ویسے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے
ہوں
ویسے تو ہمارا دشمن طاقتور بن رہا ہے
ہوں
اگر ہم اب اپنا تھوڑا نقصان ہی کروائیں گے ہمارا دشمن طاقتور نہیں بنے گا اس سے ہم یہ بد میں ٹھیک کریں گے آپ کو سمجھ آ رہی ہے
ہاں ہاں
روپ کا کیا بھیج رہا تھا اس کو سو روپئے کا منافع ہو رہا تھا اس کو یہاں سے بیس روپئے میں کیا ہو رہا ہے بیس روپئے میں چائنا مگر وہ بیچ رہا ہے انیس ہی روپئے میں کیا بھیج رہا ہے وہ جو ایک ایک روپئے وہ خود کو کا گاٹہ کروا رہا ہے نا
ہوں ہوں
مگر وہ بہت کم گاٹا ہے جو اس کو وہاں سے اس کے دشمن کو سو سو روپئے کا گاٹا ہو رہا ہے
ہ ہ ہاں ہاں ب ہاں ہاں
اس سمے دنیا کا سارا وہ جو خرید و فروخت تھا نا اسٹیل کا وہ چلا گیا تھا کس کی طرف چائنا کی چائنا کی طرف امریکہ رہ گیا تھا دھرا کا دھرا
ہوں
اب چل رہی ہے دوسری جنگ
اے آئی
اب چل رہی ہے اے آئی کی جنگ
ہوں
امریکہ نکال رہا ہے چیٹ جی پی ٹی
ایک سے بٹھ کر ایک ماڈل ہاں ہاں
امریکہ نکال رہ کللاڈ
ہوں
کلاڈ کا مطلب وہ جو نیا اے آئی نکلا ہے
ہاں ہاں ہاں
وہ بہت پاورفلی ہے
ہاں
مگر تجھے پتہ ہے اس کا بڑا مسئلہ کیا ہے
کیا
وہ بہت مہنگا ہے
ہاں
مطلب جو کم
اس کی اس کو پیسے دینے پڑتے وہ پیڑ ہے کیا
ہم میں مطلب جو جب یہ اے آئی کی بات آ رہی ہے نا یہ تمہارے اور میرے ریلیٹڈ نہیں بات چاہ رہ ہم تو لوکل یوزر ہیں ہم تو مطلب وہ اپنا کام وہ دن کا معموملی کام کے لیے ہم ا آئی استعمال کرتے ہیں
ہاں ہاں
یہ جوب بات ہو رہی ہے نا مہنگائی اور اس کی وہ جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو بڑے بڑے انٹر ائز لیول پہ جو کمپنیز ہوتے ہیں نا وہ انٹرپ پرائز پگ خریدتے ہیں ان کو لکھوانا ہوتا ہے کوڈ ان کو کروانے ہوتے ہیں گھنٹے گھنٹے کے ویڈیو ایڈیٹ ان کو کروانے ہوتے ہیں امیجز جنریٹ بلک میں
ہاں ہاں
کیا ان کا نیڈ ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ
بہت زیادہ بالکل
یہ جو کلاڈ ہے یہ ان کو بہت زیادہ چارج کرتا ہے اس پہ کیا کرتا ہے بہت زیادہ مطلب ان کو اب ا اگر آپ دیکھو گے ان کو وقت ایک ایسا آئے گا وہ بولیں گے ہمیں اے آئی استعمال ہی نہیں کرنا ہے یہ ہمارا ہمارا نفع سارا ہی ہی لے رہا ہے اس سے بہتر ہے ہم دو تین ملازموں کو ہی
رکھے ہوں
جو ہمیں یہ کام کر کے دے اور ہم ان سے اور بھی کچھ کام کروا سکتے اور ان کی تنخواہ ہم کم ہی رکھیں گے وہ ہمیں اس سے سستے پڑیں گے
ہوں ہوں
سامجھ آ رہا ہے تمہیں یہ بات کدھر پہ پہنچے گی اب پتہ ہے ابھی چائنا کیا کر رہا ہے
کیا
چہنا دے رہا ہے جو یہ دے رہے ہے نا پیسوں کے بہت بہت مطلب بھر بار کے پیسے جس پہ یہ پکڑ رہے چائنا ویسے ہی چائنا ویسے ہی چھ سات دے رہا ہے مفت میں
ہوں
دے رہا ہے
بالکل ہاں
یہ مذاق نہیں ہے وہ مفت میں دینا مطلب پتہ ہے چائنا کو مطلب کتنا زیادہ مطلب ایک حساب سے انفراٹرچر لا رہا ہوگا وہ دینے میں مفت میں مگر وہ کیوں کر رہے گ
جیسے نا وہ پرسوں ہی ڈیپ سیھ نکالا انہوں نے ب وہ تو مفت انہ نے رکھا نا تو دیک کرریش کیا کیا مارکیٹ
ڈپ سنکھھ ان کا ایک ہے کیا ہے
ہوں
ان کے ماڈلز مفت میں وہ ہے وہ یہاں سے کلڈ کو ٹک کر دے رہے جو کوڈ کا سب سے خطرناک ورجن ہے نا اس کو ٹکر دے رہے اور وہ دے رہے چاہناا وہ مفت میں جیسے ان کو مطلب وہ ایسے ہی نہ ان کے لیے وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھ رہا ہے
بالکل
یہاں سے کلوڈ ہو گیا مطلب بھائی اب کوئی کیوں دے گا کلوور کو پیسے جب اس کو یہاں سے وہی چیز مفت میں مل رہا ہے
ہاں ہاں
سارے جو بھی اب نئے بزنسز بنیں گے نئے کمپنیز وہ کس کو پریفر کریں گے
اسی کو چائنیز
چائنا کے چائنا کے ماڈل کو اب جب وہ چائنا کے ماڈل کو یہ پکڑیں گے اب ان کے جو ڈیولپرس ہیں وہ چائنا کا ماڈل سیکھیں گے
بالکل
ایک تو چائنا کے پاس ڈیٹا جمع ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ جو بھی کہوں گا کریں گے وہ کس کے پاس پہنچے گا
چائنا کے بس
چائنا کے پاس پہنچے گا اور اب ایک حساب سے ایک یہ ہوتا ہے نا سیٹ اسٹینڈرڈ س سب کو اب آتا ہے وہی استعمال کرنا دھیرے دھیرے وہ خود ہی ہو جائے گا امریکہ کیا
پیچھے
وہ پیچھے ہو جائے گا خود ہی اس کے بعد اگر چائنا ان کو پیسے بھی مانگیں گے نا اس پہ تھوڑے
ہاں
وہ وہ دینے کے لیے اس وقت
وہ بات صحیح ہے یار جو تو نے پرسوں مجھے کہا کہ اگر جو یہ دیتے ہیں نا یہ گوگل والے دیتے نا اس وقت وہ پرو ایک سال کے لیے ڈیڑھ سال کے لیے وہ اگر پندرہ جی بی سے بڑھ کر ہو گئی اسٹوریج کیا وہ پھر پیسے دینے پڑے گی اس کو ایکسیز کرنے کے لیے
جب تک تجھے ابھی تک مفت چل رہا ہے نا تو میں پانچ پانچ ٹی بی شاید مفت میں ہوتی ہے نا ابھی ایک سال کے لیے
ہاں ڈیڑھ سو ہو کے لیے
تو اس پانچ جی بیی میں اسٹور رکھے گا تو جب مگر اب اس کو ایکسس کرنے نا اس کو پانچ جی بی کو مطلب پانچ جی بی کوو
ہوں ہوں
اس کے لیے پھر وہ تمہیں مانگیں گے پیسے